انچ
کون آب ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے اور گھر پہ سب ٹھیک
ہاں سبھی ٹھیک ہے آپ سناؤ
بس کچھ نہیں ایسے وہاں یہاں گھومنے جا رہے تھے نظارہ دیکھ رہے تھے
آب ڈل گئی تھی
ہاں ہاں میں ڈ ہم ڈال گئے تھے
جہاں جیل ڈال
یہاں نا ڈال لے گئے تھے
ہاں وہی نہا ڈال جیل
ہاں وہہیں گ
ڈل جھیل ہندوستان کی ریاست جموں و کشمیر کے خوبصورت شہر سری نگر میں ایک مشہور جھیل سے ہے
ہاں
اسے کشمیر کا تاج اور سری نگر کا زیور بھی کہا جاتا ہے
وہاں مطلب شکاری شکار ہوتے ہیں شکاریاں ہوتے ہیں ان میں سبزیاں بیچتے ہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ بیچتے ہیں وہاں کا نظارہ ہی کچھ ہوتا ہے ہاؤس بوٹ میں گند ہیں چار چناری تک جاتے ہیں
اٹھارہ مارچک مالریا کلو میٹر پر پھیلی ہوئی ہے یہ یہ جھیل اپنی قدرت خوبصورتی تیر ہوائی باغات اور شار شکاری کشتیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں زیادہ مشہور ہے
مطلب جو ڈل لیک دیکھنا مطلب ضروری ہے وہاں وہ خالی ایک پکنک اسپاٹ ہی نہیں ہے پکنک پوائنٹ ہی نہیں ہے جہاں ہم گھومنے جاتے وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے اس کی ہمیں ذمہ داریاں بھی ہے اس کو صاف رکھنا اس کا خیال رکھنا صرف ہم وہاں فوٹو کھنچواتے ہیں اور نکلتے ہیں ہم اپنا پلاسٹک جو ہم کچھ وہاں کھاتے ہیں جنک فوڈ وغیرہ بازار سے لاتے ہیں ہم وہ وہی پہچائ دیتے ہیں
ہوں
دیک کے سمج ج کر اپ کو صاف رکھنا
بالکل اگر ہم پیچھے جائے تاریخی دیکھے ڈل جھیل کی تاریخ صدیوں پرانی ہے ا اسے مغل بادشاہوں نے مغل بادشاہوں نے اس کے کنارے نشاد باغ اور شالیمار باغ جیسے خوبصورت باغا تعمیر کروائے ہیں
مطلب جو لوگ گاؤں سے آتے ہیں اگر وہ مطلب سری نگر اور ڈل لیک نہ دیکھے مطلب کوئی مزہ ہی نہیں آتا ہے جیسے کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں جو گاؤں سے آتے ہیں اور جو باہر سے آ ہیں ٹورسٹ وغیرہ وہ بھی ضرور جاتے ہیں سری نگر شہر میں گھومتے ہیں ڈل لیک جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں لیکن جو یہ ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں
کیایا کیا ہے نا
ہمیں کیسے کیا کرنا ہے کپلز آتے ہیں باہر سے لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ پلاسٹک گاربیج وغیرہ اسی میں
ہاں بالکل اسی وجہ سے ہمارا سا ڈل لیک بھی بہت زیادہ آلودہ ہو گیا ہے خراب ہوگیا گیا ہے یہ تو کشمیر کا ترج ہے سری نگر کا زیور ہے اسے اسی طرح رکھنا چاہیے ہ جو سرس ا کتابوں میں لکھا گیا ہے یا جس طرح سے ہمارے مغل بادشاہوں نے اس کو بنایا ہے اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے تھا لیکن اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو جو آتا ہے وہ کرتا ہے جو بھی کھاتا ہے بیچ میں ہی پھینکتا ہے پیکٹ اور چلا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کا ذرا بھی کایال
آلودہ ماحول ہوتا ہے جو ہم اپنی ہی غلطیاں کرتے اس سے ماحول آلودگ ہوتا ہے جو ہاؤ ہاؤس بوٹس کو رکاوٹ آتی ہے چلنے میں جب ہم خود آلود کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہاؤس بورٹ چلنے میں رکاوٹ آتی ہے اور جہاں پہلے نیچے ت تک ساف دکھتا تھا اب گرین شالس سے بیچ گیا ہے مطلب اس میں وہ گرین کلر کا یہ سب سب زر جیسا چڑھا ہے
ہاں بالکل پیچ آ گیا ہے اس میں گرین کلر کا یہ بات سچ ہے آپ کی بالکل یہ بات آپ کی بہت ہی سچ ہے کہ اور ہم نے اپنےا ہاتھوں سے اس کو
ہ ہ
اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کیا ہے اور پت ہے یہ جھیل پیر پنجال کے پہاڑوں کے کے درمیان واق ا ہاں اس میں چار حصے شامل ہیں گاگریبال لکڈل اور بڈل اورور نکن
ہاں آ آپ جو کہہ رہے ہو یہ بات بھی صحیح ہے لیکن یہ اس کو زندہ رکھنا ہمارا کام ہے اس میں اس میں کچھ سبزیاں بھی اگتی ہے
بالکل اس میں ایک مارکیٹ لگتی ہے بازار سجتا ہے وہاں پہ سبزیوں کا بازار ہے مٹھائیوں کا بازار ہے وہاں کے لوگ الگ ایک دنیا میں الگ ایک د دنیا انہوں نے بنائی ہے جھیل کا پانی جہللم دریا اور اس کے آس پاس چشموں سے آتا ہے لیکن افسوس ہم نے اس پانی کو بھی آلودہ کیا ہے
مطلب اگر جو ہماری غلط کیایا ہے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں مطلب وہاں پہ گارب مطلب بیسٹ چیزیں پھینکتے جو ہم ہمارے استعمال میں ہی نہیں ہے اس سے ایک تو ڈر ل ختم ہو جائے گا جس سے کشمیر کا آدا چرم ختم ہو جائے گا یہ صرف پانی نہیں ہیں یہ کلچر کی پہچان ہے جو سرکار ہے وہ اس کو کلین رکھنے کے لیے ہر ایک کوشش کرتی ہے لیکن جو ہم غلطیاں کرتے مطلب باہر سے آتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں یا جو شہر میں ہی رہتے ہیں ان کی خود کی غلطی ہے وہ وہاں پہ ویسٹ چیزیں پھینکتے جو ہماری کام کی نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں وہاں پہ پھینک دیتے یہاں تک کہ وہ پانی میں ہی پھینک دیتے ہیں
صحی بات ہے اور اگر ہم اس آلودگی کو چھوڑ کر اس کی خوبصورتی اور سیاحتی چیزوں پر دھیان دیں تو ڈل جیل کی سب سے بڑی پہچان یہاں شکارا لکڑی کی بنی یہ رنگین کشتیاں جھیل کی شحر کے لیے استعمال ہوتی ہیں
جو یہ شکارا ہوتی ہے شکارا والے ہوتے ہیں وہ اپنی شکارا میں ایک منڈی جیسے لگاتے ہیں جیسے سب جیسے مطلب وہ اپنی منڈی جیسے لگاتے ہیں
ہوں ہوں
کمیری آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں آ رہی ہیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے
وہ ایک منڈی جیسے وہاں پہ پہ لگاتے ہیں جیسے کہ فروٹس کی جو باہر سے یہ ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں وہ جو کشمیر کی لکڑیوں کو بنایا ہوتا ہے چھوٹی سی ناؤ جیسی ہوتی ہے کچھ لاکٹس وغیرہ بنا کے ہو ہیں کچھ نام وغیرہ اس پہ لکھے ہوتے ہیں وہ ان کے کہ منڈی لگ جاتی ہے ایک حساب سے وہ منڈی ہو جاتی ہے
ہاں ہاں وہ بھی ہے نا میں نے کہا اس کی خوبصورتی اور سیات پہ اگر دھیان دے تو سردیوں میں جب برا باری ہوتی ہے تو جھیل کا منظر جادوئی ہو جاتا ہے
ہاں
تیرتے ہوئے باغات یعنی ڈل جھیل کی ایک انوکھی چیز یہاں کے راج
اور جو اور جو یہاں سے مطلب یہ ہوتی ہے ہاؤس بوٹ لائف ہے مطلب وہ آرام دہ ہوتی ہے لوکل مطلب جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہے مطلب ان کی آرام دہ زندگی ہوتی ہیں شکارے والی بھائی جو ہوتے ہیں وہ ٹورسٹ کو گائڈ کرتا ہے جو بحر
گھر سے آتے ہیں مور سے آتے ہیں
وہ کشمیر مطلب کشمیر میں اتنی سیر کرتے ہر ایک جگہ صرف ایک ہی جگہ نہیں ہے ڈل ہے گھومنے کی کشمیر میں بہت ساری جگہ ہے گھومنے کی بہت ساری پکنک پوائنٹس ہے اسپاٹس ہیں ڈ ل جم جائے تو کیا سین ہوتا ہے فروزیں جنت ہوتی ہے
یہی بات ہے نا یہاں کی ایک اور مشہور چیز ہے ہاؤس بوٹ جو جیل میں لکڑی کے بانے خوب سورت ہاؤس بوٹ بھی موجود ہیں جن میں سایہ رہائشی اختیار کرتے ہیں ان ہاؤس بوٹ پر ہاؤس بوٹس پر رہنا ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے یہ روایت انگریزوں کے دور سے چلی آ رہی ہے
ہاںاں جو مطلب مینٹل میں ہوتا ہے سردیوں میں جو اس کا نظارہ ہوتا تو وہ بہت الگ سا ہوتا ہے گرمیوں میں سبزر ہوتا ہے لیکن سردیوں میں وہ ایک جمع جیسا ہوتا ہے اس دم وہ اتنا جمع ہوتا ہے کہ اس پہ انسان چل بھی سکتا ہے لیکن وہ ایک رسک جیسا ہوتا ہے جب ہم گرمیوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں سے ایک سبزار جیسا ہوتا ہے پیڑوں سے ایک تو خوشبو جیس آتی ہے وہاں کے پھول اتنے اچھے ہوتے ہیں پت پتوں سے اتنی خوشبو آتی مطلب ہوا اتنا مطلب آلودگاہ وہاں سے نہیں ہوتا ہے وہاں سے ایک نیچرل ہوا جیسی آتی ہے
بالکل بالکل آپ کا بولنا بہت ہی صی ہے اور اگر روز کا ذریعہ ہزاروں مقام لوگوں کا روزگار اس جھیل سے وابستہ ہے شکارا چلانے والا یا موسم کے سات رنگ بدلتے ہیں
ہاں اتنا اتنا ہی ہوتا لگ بھگ جتنی ہم نے اس پہ بات کی لگ بھگ اتنا ہی ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہو تو ہے لیکن جو ہماری بات تھی ہم نے بہت زیادہ اس پہ ڈسکس کیا
چلو ٹھیک ٹھیک ہے آگئے کسی اور ٹاپک سے بات کرتے اوکے بائے